السلام علیکم سب کیسے ہیں خیریت ہے آپ کے وہاں
وعلیکم السلام جی بالکل میں ٹھیک سب لوگ ٹھیک ہیں یہاں پہ آپ کیسے ہیں آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں امی ابو کیسے ہیں
الحمد اللہ ہم بھی سب بالکل سب خیریت میں ہے آپ سنے ہے کیا حال ہے حال چال ہے آپ کا
بالکل بڑھیا بڑھیا شکر اپر والا کہ تو کس موضوع پہ آج آپ بات کرینگیا
یہی گھومنے پھرنے کے بات کر لیتے ہیں
ٹھیک ہے تو میں شروع کرتا ہوں میں آپ کو تعارف دیتا ہوں تھوڑا ا گھومنے پھرنے یعنی جس کو ہم انگریزی میں ٹراوللنگ کہتے ہیں تو سفر سفر کرنا انسان کی فطرت ہے ہزاروں سے سال سے لوگ نئے علاقے نئے لوگ اور نئی چیزیں دیکھنے کے لیے سفر کرتے آ رہے ہیں سفر صرف تفریح نہیں یہ تعلیم اور تج تجربہ بھی ہے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
سفر سے بہت سارے فائدے ہیں سفر کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے علم میں اضافہ تو لوگ کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف علم ہم کتابوں سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن کتابوں میں جو پڑا ہوتا ہے سفر میں وہ آنکھوں سے دیکھنے کو ملتا ہے پہاڑ دریا تاریخ اور کلچر سمجھ آتا ہے الگ الگ لوگوں کو الگ الگ کلچر ہوتا ہے جیسے اگر ہم دہلی سے نکلیں گے اگر ہم راجستان راجستان والوں کا الگ کلچر ہے راجستان سے پنجاب جائیں گے تو پنجابیوں کا الگ کلچر ہے پنجابیوں سے اگے جائیں گی کشمیر تو کشمیریوں کا الگ کلچر ہے ایسی اگر ہم ساؤتھ انڈیا میں جائیں گے ساؤتھ انڈینس کا الگ کلچر ہے تو انسانوں بہت حیران ہو جاتا ہے جسے جب الگ الگ مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کر دیکھتے ہیں کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے تو اس کے بعد ا انسان اگر م پریشان ہوگا کسی چیز کا دکھ ہوگا انسان کو تو اگر وہ انسان شام کو یا صبح نارمل واک کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ اپنے سارے دکھ بھول جاتا ہے تو اس کو زے ذہن کا ذہن کو سکون مل جاتا ہے روز کے کام و ٹینشن سے چھٹکارا ملتا ہے نئی ہوا اور نیا ماحول دماغ کو فریش کر دیتا ہے
جی جی آپ نے یہ صحیح ایک دم صحیح درست فرمایا کہ دیکھیے آج کل جو ہمارا کام کاج ہے بھر باہر بہت ہی ویست والا کام کاج ہے ہے نا تو اس میں ہمیں کافی دباؤ بھی ہوتا ہے سا سب کچھ ہوتا ہے تو اسی لیے ہمیں کہیں آنے جانے کا موقع ڈھونڈی لینا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے شہر کی بھگ دور سے دور کسی سکون والی جگہ جا جائے تھوڑا ہمیں دل کو بھی راحت ملے اس لیے میرا تو ماننا یہ ہی ہے کہ وقت بے وقت اور جو بھی مطلب اب موقع ملے تو بنا سوچے سمجھے دل کو جہاں سکون ملے وہاں پہنچ جانا چاہیے اور اب انسان ہاں جی ہاں اور اب دیکھیے روز انسان جو ایک ہی ماحول میں رہتا ہے تو تھکان محسوس ہونے لگ جاتی ہے تو سفر اسے تھکان کو کم کر دیتا ہے جا نا کہ جیسے کہ آپ کو کسی طرح کی جگہ پسند ہے جیسے کہ آپ نے کہاں پہاڑ پہ جائیے سمندر یا تاریخی کام کان ہے تو وہاں جائیے تو وہاں پہ ہمیں سکون ملے گا تو آپ کو ویسے کہاں جانا زیادہ پسند آتا ہے
مجھے وہ کہتے نہ کہ جگہ میٹر نہیں کرتی لوگ میٹر کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے حساب کے لوگ اپنے پسند کے لوگ ساتھ میں ہوں گے تو اگر کوئی اتنی خاص جگہ بھی نہیں ہوگی تو مزہ آتا ہے لیکن ایسے اگر میں بتا تھا بتاتا چلوں آپ کو تو مجھے تو وہ جگہ پسند ہے جہاں پہ پانی ہوگا اور پڑھ ہونگے
جی آپ کو سمندر کا کنارہ مجھے لگتا ہے زیادہ پسند ہے جیسے کہ شام کے وقت لہروں کو دیکھنا اور ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنا مطلب بڑا ہی خوبصورت احساس ہوتا ہے وہ مجھے تو میں جی جی جی آپ نے ایک دم صحیح فرمایا مجھے بھی سمندر کے کنارے مجھے بھی بڑا سکون ملتا ہے بٹ مجھے ایسے دل سے اچھا ہے کہ میں پہاڑ کو دیکھوں کہ وہاں کہ جو ٹھنڈی ہے ہوائ ہے ہریالی ہے اور جو خاموشی جو فضا میں ہوتی ہے نا وہ دل کو بڑا سکون دیتی ہے تو مجھے ایسا ہے کہ میں پہاڑوں میں جاؤ ایسا ہے تو ہر جگہ کی اپنی الگ الگ خوبصورتی ہے اور اپنا الگ الگ ا ہوتا ہے نا
بالکل بالکل بالکل صحی بتایا آپ نے تو ایسے ہی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں الگ الگ جگہ پہ جاتے ہیں تو ہمیں الگ الگ لوگ ملتے ہیں وہاں پہ کوئی کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جن سے ہماری دوستی ہو جاتی ہے اور وہ دوستی اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ پھر ایک دوسرےھر ایک دوسرے کے گھر بھی جاتے ہیں ان کے
اور
تو یہ نہیں خوبصورتی ہے سفر کی اور اس کے بعد پھر جب ہم کئی جگہ پہ جاتے ہیں جیسے اگر آپ پچھلے سال کہیں پہ گئے ہوں گے تو آپ نے وہاں پے ضرور تصویریں لی ہوں گی تو اگر آپ ابھی وہ تصویر تصویریں دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پوری وہ وہ یادیں وہ پورا منظر یاد آتا ہوگا آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہوگا تو بہت اچھا لگتا ہے پھر وہ سب دیکھ کے وہ سب یاد کر کے
جی میرا تو دیکھیے میں کہوں تو جیسے اب میں سفر میں نکلوں تو میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ وہاں کی جو مقامی ہوتی ہے تہذیب ہوتی ہے زبانیں اور جو کھانے کے بارے میں بھی ہوتا ہے نا وہ جانوں ہے نا تو یہی ایک ہمیں مطلب جیسے ہم کہے کہ راجستھان گئے تو جیسے آپ نے شروعات میں کہا تو ہم وہاں کا کھان پان دیکھے وہاں کا سب دیکھے تو یہی سب ہمیں آگے یاد رہے گا اصلی دیکھو یہ تو اصلی مطلب سفر ہی ہوتا ہے کہ صرف تصویریں لینا مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ نئے لوگوں سے سے ملنا اور ان کی زندگی کو سمجھنا بھی بہت ہی ضرور ضروری ہے ہے نا سفر انسان کے تر جو تجربے ہوتے ہیں نا وہ بڑھاتا ہے اور سوچ کو بھی مت مطلب صم بناتا ہے ہلو
جی جی جی جی بوولے بولے بولے سن رہا ہوں
بناتا ہے ایسا اور آپ کبھی ایسے فیملی کے ساتھ گھومنا پسند کر تے ہے کہ صرف دوستوں کے ساتھ ہی گھومنا
نہیں بالکل فیملی کے ساتھ الگ مزہ ہے دوستوں کے ساتھ بھی مزہ ہے تو ان مختصر میں یہ بولوں گا میں کہ سفر میں مزہ ہے
جی جی صحیح فرمایا جیسے کہ دیکھیے کہ دونوں کا اپنا الگ ہی مزہ ہوتا ہے نا کہ جیسے دوستوں کے ساتھ سفر میں ہنسی مزاق ذیادہ ہوتی ہے نا جبکہ فیملی کے ساتھ سفر میں اپنا پن اور سکون ملتا ہے تو میں بھی یہی سوچ کیونکہ بچوں کو بچوں کو نئی جگہ دکھائے ان کی معلومات بڑ بڑھتی ہے اور انہیں الگ الگ تہذیبوں کے بارے میں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے بچوں کو بھی یہ سب سیک کھانے کو صحیح موقع ہوتا ہے گھومنے پھرانے کے لے کے جاؤ تو ان کو یہ سب اچھے سے محسوس کروا سکتے ہیں ہم
صحیح بات کی آپ نے تو کیا کہتے ہیں اس کو لیکن آپ کو کچھ لگتا ہے کہ ٹریولنگ کے کچھ نقصانات ہے یا اگر کچھ
جی دیکھیے میں تو یہی کہتی ہوں کہ دیکھ اگر کہیں پہ بھی جائے رہنے کی جگہ ہے تو تو سفر کا انتظام ہو موسم کی معلومات اور ضروری سامان مطلب پہلے سے ہی تیار ہونا چاہیے نا تو ہاں اگر ہم پہلے سے یہ سب تیاری نہیں کریں گے تو ہمیں سفر میں بھی تھوڑی دقتیں آ سکتی ہے اور ہم جہاں پہ بھی چاہے وہاں کی صفائی آ جو ہوتی ہے ان کا دھیان ہمیں رکھنا چاہیے کہ قانون اور اور یہ کیا بولتے مقامی رسم اور جو رواج کا جو ہوتا ہے نا وہ سب ہمیں دیکھنا چاہیے وہاں پر اچھا مسافر وہی ہے نا جو یہ سب اپنا خیال رکھے س اچھے سے برتاؤ کرے لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کا دل جیت لے
بالکل بالکل تو میرے میرے خیال میں سفر کے کچھ نقصانات تب ہو سکتے ہیں کہ اگر غلط طریقے سے کیا کی جائیں جیسے کہ م اگر ہم بغیر پلاننگ کے سف سفر پہ نکلیں گے ہم پلان ہی کریں گے کدھر جانا ہے خرچہ کتنا آئے گا تو کبھی نہ کبھی مشکلات کا سامنا آ سکتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ موسم بالکل ہی کچھ الگ ہوگا وہاں پہ کپڑے برابر نہیں لیں گے ہم جیسے اگر ہم کشمیر کی پہاڑیوں میں جائیں گے وہاں پہ بالکل سرد موسم ہوتا ہے تو اگر ہم وہاں پہ سرد کپڑے لے کے جائیں گے تو بیمار پڑ سکتے ہیں
جی جی وہی وہی تو میں نے یہی بولا نا کہ سارا وہاں کا دیکھ رہا کہ ہم گھر سے نہک نکلے میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں میرے ساتھ ہو چکا میں جس ٹرین میں چڑھی میرا ٹرین پراپر تھا کیونکہ میں اپنا سب دیکھ دھار کے چڑھ گئی تھی کہ کٹ نمبر کوچ نمبر ٹرین نمبر سب اپنی تیاری کے ساتھ گئی تھی میں جیسے ہی ٹرین میں چڑھی ایک بھائی صاحب مطلب دوڑ کے آ رہے فٹافٹ فٹافٹ مجھے جانے دیجیے ایسے کر کے میں غلط ٹرین میں چڑھ گیا ہو تب مجھے ایسا ہوا کہ یہ بھی ایک سیکھنے والی بات ہے کہ جلد بازی میں کوئی بھی اناؤس بنا سنے کسی بھی ٹرین میں مت چڑھ جاؤ وہ فٹافٹ اتر رہے بھیڑ اتنی تھی پر پھر بھی وہ اتر رہے مجھے پتا نہیں وہ اتر پائے بھی کہ نہیں پائے کیونکہ میں خود آگے چلی گئی تھی بھیڑ اتنی تھی کہ میں نے ان کو رستہ دیا تو ابھی وہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ وہ بھائی صاحب چڑھ تو گئے پر ابھی کیا پتا وہ اتر بھی پائے ہوں گے کہ نہیں ہوگے تو بھائی جان کو تکلیف تو ہوئی ہوگی اس بات کو لے کے کیونکہ انہوں نے صحیح سے اناؤنسمنٹ نہیں سنی صحیح سے ٹرین نمبر نہیں دیکھا کچھ بھی ان کی غلطی ہوئی ہوگی وہاں پر تو سفر کے دوران یہ بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے تو میں ان لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ جو سفر کرنا پسند نہیں کرتے تو ان سے میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جو دنیا ہے دنیا ہے کے تاب ہے اور جو سفر نہیں کرتا اس نے صرف ایک پڑھا صرف ایک پیج پڑا ہے
جی جی آپ نے یہ صحیح ایک دم صحیح فرمایا دنیا کو تو دیکھنا ہی چاہیے ہر کونا کونا دنیا کا گھومنا چاہیے فیملی کے ساتھ گھومو دوستوں کو کے ساتھ گھومو جس یا پھر اکیلے گھومو خوبصورتی مطلب اسی میں ہی دیکھنے میں ہی ہے
بالکل بالکل مجھے بہت اچھا لگا آپ سے اس
ا جی جی ہ مجھے بھی بہت اچھا لگا آج کی جو ہماری بات گفتگو ہوئی ہے بہت دلچسپ گفتگو ہوئی ہے
بالکل بہت اچھی جانکاری دی مجھے آپ نے اپنی اسٹوری بھی سنائی مجھے تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے امید ہے آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی تب تک آپ اپنا خیال رکھے اللہ حافظ